السلام علیکم
جی وعلیکم السلام فرمائیں
میں کہہا تھا آپ کے گھر امی ابو ابی بھائی جان سب خیریت سے
جی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ سب خری سے آپ بتائیں آپ کے گھر میں سب کہ دتے ہے
جی ہمارے یہاں سب خیریت ہے آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا بہت ہی امپورٹنٹ را ہے لیک جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ موسم کے کیا حال چل رہے ہیں
جی ہاں بیچ میں گرمی نے بہت پریشان کر جفا تھا لیکن آپ تھڑییرہ ابھی حالت میں تھوڑی سی سکوں ملا ہے جب سے تھوڑے بہت بادل پڑے ہیں ورنہ تو حالش خراب ہی تھی
کوئی چیز بتانا چاہتا ہوں میں ک د ہوئی ہے وہی چیز بتانا چاہتا ہوں میں کہ موسم جو ہے وہ کتنا بدل چکا ہے پہلے کیا ہوتا تھا ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ چار مہینے ایسے رہنے والا ہے موسم تم چار مہینے ایسے رہنے والا ہے اور دو مہینے بیچ بیچ میں بارش پڑے گی لیکن اب موسم نے اپنی نزاکتیں بدل دی ہیں قدرت پتہ نہیں کیسے کام کر رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں مانتا ہوں ان سب بڑی وجہیں ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی جیسے کہ پہلا ہے پالوشن پالیوشن سے بچنے کے لیے دیکھیے پالیوشن میں سب سے زیادہ چیزیں کیا ہیں گاڑیاں چل رہی ہیں اپنے پاس اپنے پاس جو ہے پلاسٹک ہے سب سے بڑا پالیوشن کی جڑ تھرماکول ہے اپنے پاس پلاسٹک کے ہی کیٹیگری میں آتی ہیں تھیلیاں یہ چیزیں ہیں باقی بلیک پلاسٹک ہے یہ سب چیزیں ہیں بہت خطرناک ہوئی پڑی ہیں اس سمے جو بھاری ماترا میں پلیوشن کر دیتی ہیں اور جو اس پولوشن کے ساتھ جو بادلوں میں دھواں جا رہا ہے اس کے بعد وہ ری ایکیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیے ان کا ویٹ میں زیادہ مانتا ہوں کہ جو پانی ہے وہ بھاپ بنتا ہے اور ون کے برستا ہے یہ سب تھھیوری تو سب کو پتا ہے اس تھیوری کی کے انترگتی ہی چیزیں ہوتی ہیں ساری جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے باقی میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھو جتتانا ہو سکے اتم موسم بدلتا رہتا ہے اب کل بارش پڑی تھی اس سے پہلے دیکھیے تو تھوڑا سا موسم گرمی کا رہا پورے دن راحت رہی جبک دن میں بارش پ گرمی ہونی چاہیے تھی تو دن میں راحت ہے ہی اور پھر چار بجے کے بعد جو ہے گما گما سب محسوس ہونے لگا تو یہ موسم تو دیکھیے بڑی ہے بدلی جا رہی ہے آپ اپنے حساب سے جیسے ہوتا ہے موسم بدل رہا ہے بدلتے موسم میں کوئی کیا ہی کہ سکتا ہے ہاں بس یہ ہے کہ اگر موسم بدل رہا ہے تو دھیان دے سکتے ہیں کہ جسے میرے ساستےہ بھی ٹھنڈا موسم ہونے والا ہے ٹھنڈا نہیں تو بارشوں کا تو آئے گا کیہ صحت کے لیے تو کہ تھوڑا سا بدلتا ہے کیونکہ لوگ نہا لیتے ہیں سے کی بارش بھی نہیں کم ہوا جو بدلتے موسم بارش ہوتی ہے اس میں ات نہیں نہانا چاہے لیکن لوگوں کا کیا ہے وہ نہا لیتے ہیں گھا لیتے ہیں اور میں منع کرتا ہوں کہ نہایا کریں لیکن وہ نہا لیتے ہیں اب نہا لیتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے نا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کاش آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسا موسم ہو سکتا ہے اب یا پھر موسم میں کچھ خطرناک بچا ہے
نہیں دیکھیے مجھے تو ایسا نہیں لگتا کیونکہ ہمارے ایرییا میں اب موسم کا کچھ ایین ہے نہیں نہ دکھایا گیا ہے نہ بٹایا گیا ہے تو اسی سیٹرڈے کو بھی بی ہو سکتے ہیں آ لوگ کہ آپ موسم کی کی موسم قدرت ہمارے پر ہ بھی ہم کون ہونے والی ہے اس چیی سے بچ جائیں آپ کیونکہ ایسا نہیں ہوگا ایسے کسی بھی پریشانی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی باالقی اللہ ب فوکس ہے سب چیزیں ٹھیک ہوں گی ٹینشن جسی وات کی نہ لے اور اپنا بڑیا کر کے رہے دیکھیے باقی د کہی یہ موسم بدلتا ہے تو دقت تو ہوتی ہے اور موسم جو ہے یہ پریشان بھی کرتا ہے کئی بار دیکھے ج میں بارش میں ہوتا ہوں میں بھی چ تین دن پہلے ہی اتتاا ہوں میں بجار گیا اور جو بھی نکلی وہ تو مم چھوٹا ہو بارش تھی پڑے گی ہو گیا تو آج رشتے میں بارش پڑ گئی میں جانتا ہوں میں کیسے آیا ہوں
ہاں
اورام کے ساتھ ایسا کچھ ہوا
میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے خرید موسم کے چکپر میں مجھے بہت پریشانی ہوئی اٹھانی پڑی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی پریشانی یہی تھی کہ میں نے موسم دیکھ لیا بڑھیا ہے کل دھوپ پڑے گی وہاں چلا گیا تھا رام نگر پہاڑوں پر نہانے کہ چلے دھوھ پڑے گی ہم چلتے ہیں نہانے اور لیکن وہاں پہ پتہ چلا بارش پڑ گئی کیونکہ لوکیشن وہ سیننا اوور آل دیکھ رہا تھا تو وہ چیز یہ دھوپ دکھا رہا تھا لیکن اب کیا کریں سٹی میں تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بادل اگر نکل رہے ہیں تو بارش ہو جائے کرری ان کی پرابلمس کو آ جائے اب وہ چیز کو بھی دیکھا باقی موسم جو ہے اس میں لو پڑ جاتی ہے ادھر پیاز کھانے پڑتے میں کہوں کہ گرم موسم سن میں مٹھا بہت پیا ہے ہم نے موسم سے بچنے کے لیے اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں ان سے بچ بچنے کے لیے بہت چیزیں کری ہیں ہم نے تو وہ چیزوں کا بہت ہوتا ہے کہ ہر ہاں ہم نے ساتھ میں یہ چیزیں کری ہوئی ہیں ہم نے ساتھ یہ چیز کرئی تو وہ چیز مجھے سمجھ آئی کہ موسم بہت پریشان کر رہا ہے نا اب کے لوگوں کو ہمیں جیسے ص کو میں بتاؤں کہ د کپڑے دھلے ہوتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پس چلتا ہے موسم صحیح ہو گیا ہے کپڑا دھو دو پھر دنے لگا گ پ چلے بارش ہو گ جد جل پھر باہر آئے دھو دو پھر باہر گئے اندر مت دھو باہر گئے دھو دو پھر وہ اندر گئے مت دھو تو وہ چیز مجھے بہت بڑ لگتی ہے موسم بھی یہ کرتا ہے موسم بدلتے ہوئے موسم میں مجھے بہت ہی زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں کہ ایک موسم لو آتی ہے صحیح ہے پیاز کھایا ٹھیک ہو گئے کھیرا کھایا سیلیڈ ارے بھائی گرم چیز آ کچھ چکن وکن تو کھا ہی نہیں سکتے کچھ بھی نہیں کھا سکتے موسم ہی بدل رہا ہے تو ماڈلد موسم میں کیسے کھائیں گے آپ گرم کے موسم میں گرم چیز کھا نہیں سکتے آپ کی کیا رائے ہے اس ٹاپک پر
جی میری چ ہے میری پلی تو یہی رہے گی کہ گرمی میں کیا اور سردی میں کیا ہم سب چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں پسند نہیں ہے مطلب چ آنا وال سے س بھی پسند نہیں ہے یہ چیزیں اور دوسری بات ہم دھیان رکھیں گے ہویں گے تھوڑا سا موسم کا دیکھیے جو بدل رہلو پڑ رہی ہے آپ نے کہ پیاز کھانے چاہیے بالکل پانی زیادہ پینا چاہیے میں رہتا ہوں ہر آدھے گھنٹے میں یہاں کو آدھے ایک گھنٹے میں آدگے یہٹ پانی پ تو آپ پانچ ہٹ پانی پی لیں گے اور میرے حساب سے آپ کو پانی پینا چاہیے بہت زیادہ
اور بہت زیادہ پانی پینا چاہیے ہمارا پانی پئیں گے تو زیادہ صحیح بھی رہیں گے اور ما ہو سک پانی پو اور پانی پیتے رہو بار بٹانا چاہتا ہوں کہ پانی پینا بہت ضروری ہے اور ایسی گرمی میں دیکھیے جیسے پڑتی بیچ میں لو پڑتی ہے سب کچھ بھی پانی سے ہماری باڈی بنی ہے ہمارا خون پتلا رہے گا پانی پینے سے ورنہ خون گاڑا ہو جائے گا اور دل پہ بھی اپنے اثر پڑتا ہے پانی پینا چاہیے اس لیے اور ہیئر فالس ہوتے ہیں پانی کی کمی سے گلونیس نہیں آتی چاہ رہی پانی کی لمی سے بیچ میں آپ کو بتااؤں گی ستر اسی پرسینٹ ہوتا ہے کیلشیم اور کیلشیم بنتا ہے پانی سے
ہاں یہ بات تو ہے آپ نے بالکل صحی فرمائی باقی میں نے بھی کئی چیزوں کو نوٹس کیا ہے کہ پانی بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے باڈی کے لیے اب کے سمے میں اور یہ سب چیزیں ہیں باقی کیلشیم وغیرہ جو آپ نے بتایا ٹاپک اس ٹاپک پھر بھی میں نے سوچا تھا کہ ہاں یار یہ بالکل نئی چیز میں نے جب پڑھی تھی تو مجھے بھیحد محسوس ہوئی تھی باقی دیکھیے ہمارے وچار کتنے بدلتے ہیں تو جلدی ہم بھی کوشش کریں گے کہ پانی پیئیں کوشش کیا مطلب تو میں مذاحق کر رہا ہوں لیکن ہمیں جو ہے آج سے اسٹارٹ کرنا چاہیے کہ ہم مطلب وہی والا جو ٹارگیٹ ہے اپنا اسے پانی پیے اور ٹارگیٹ پورا ہوتا میں نا بھول جاتا ہے بندہ
جی نہیں دیکھیے بھول ج کے ہے تو کیا ہوا ضروری نہیں ہے کہ صبح اٹھنے کے لیے لائم لگے آپ اپنے شیڈیول میں بھی الارم لگا سکتے ہو ٹائم سے کہ یہ ٹائم یہ کرنا ہے یہ ٹائم پہ یہ کرنا یہ ائم پہ یہ کرنا ہے تو پانی پینے کا م پانی بھی نہ پاٹ کٹم
ہاں جی بالکل یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو آپ کہ پانی پینا ہے تو پانی پینا ہے اس میں کیا ہی دقت ہے لیکن جی بالکل ہائٹ بڑھتی ہے اور ہر چیز ہے ہمیں پانی پینا چاہیے ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے باقی دیکھیے میںقل ایک بات کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اتنا پانی پئیں اور اپنی صحت کا دھیان رکھیں باقی چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا الحمد للہ پھر کریں گے بعد دیکھیے کسی نیٹ ٹاپک پر کسی نئے طریقے سے کسی نئے انداز سے کیونکہ اس بار پانی کی بات ہوئی اور تھوڑا سا مطلب میں سوچا تھا کہ پانی پینا کیوں ضروری ہے اور آپ نے مجھے تھوڑا بہت سمجھایا بھیھی بٹ مجھے صحیح لگی باتیں تو پھر کرتے ہیں کسی اور مدعے پر بات ٹھیک ہے جی
لی جی جی بالکل خد ح
ہ